جی کیسے ہیں
جی محترم جی بہت بہت بڑھیا بہت درست میری آواز آ رہی ہے
جی درست آ رہی ہے
جی تو دیکھیے میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایش اور آرام یا سکون دیکھیے میرے خیال میں آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ اور ایش و آرام ہی خوشحال زندگی کی نشانی ہے وہ بڑے گھر مہنگی گاڑیاں اور قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں اسی میں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت پوری کرتا تا ہے اور زندگی کو آسان بناتا ہے لیکن میرے نزدیک اگر انسان کے دل میں سکون نہ ہو تو یہ تمام سہولیات بھی اسے اصل خوشی نہیں دے سکتی سکون وہ دولت ہے جو ہر بازار میں نہیں ملتی اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ایشو آرام سے زیادہ ضروری دل کا سکون ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا خیال رکھتے ہیں
جی بھائی بلکل درست کہا تم نے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک پیسہ ضروری ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے انسان کو اچھا گھر تعلیم علاج اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے لیکن جب پیسہ ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جائے تو انسان اپنے گھر والوں دوستوں اور اپنی صحت کو نظر انداز کرنے لگتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان اور بےچین رہتے ہیں اسی کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا آج کی کیا رائے ہے
بے شک آپ کا یہ کہنا بلکل درست ہے اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ سکون کا تعلق انس انسان کے اندر سے ہوتا ہے اگر کسی کے پاس چھوٹا سا گھر ہو لیکن اس کے گھر میں محبت عزت اور ایک دوسرے کا خیال ہو تو وہ زیادہ خوش رہتے ہیں دوسری طرف اگر کسی کے پاس ہر قیمتی چیزیں ہوں مگر اس کو کے رشتوں میں محبت نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے اسی لیے ہمیں صرف مال جمع کرنے کے بجائے اپنے رشتوں اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا خیالات رکھتے ہیں
جی میرے خیال میں آپ کی بات بلکل درست ہے اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ میں سوشل میڈیا نے بھی اس سوچ کو بڑھاوا دیا ہے کہ مہنگی چیزیں ہی کامیابی کی نشانی ہیں
ج
کامیابی کی نشانی ہے روز ہم لوگ کیا لوگ ہم لوگوں کی تصویر دیکھتے ہیں جہاں وہ مہنگی گاڑیاں سفر اور قیمتی کپڑے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہتے اور ہر وقت دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہر تصویر کے پہچان ہر تصویر کی پیچھے کی اصل زندگی ہمیں نظر نہیں آتی اسی لیے ہمیں صرف زہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے
بیشک آپ کا یہ کہنا واقعی میں کافی درست ہے میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں میرے نزدیک صحت بھی سکون کا بہت اہم حصہ ہے اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہو مگر وہ صحت مند نہ ہو تو وہ اپنی دولت کا لطف بھی نہیں اٹھا سکتا اسی طرح اگر انسان ہر وقت کام کرتا رہے اور اپنے آپ کو آرام نہ دے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے اسی لئے کام کے ساتھ ساتھ آرام گھر والوں کے ساتھ وقت وقت گزارنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عش و آرام ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا خیال رکھتے ہیں
جی آپ کی بات بالکل درست اور قابل غور ہے میں تمہاری پوری بات سے اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنا مطمئن اور خوش ہے اگر کوئی شخص کم واصل کے باوجود سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے رشتے مضبوط ہیں تو وہ بہت سے امیر لوگوں سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے اسی لیے میں اسی لیے میں ہمیں پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا سکون بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آپ کی کیا رائے میری بھائی پر
بے شک آپ کی یہ بات بالکل درست ہے اور آپ کی بات میں کافی زیادہ وزن ہے ایک اور بات جو مجھے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے اور سکون میں سے کسی ایک کو چننا ضروری نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان توجن ہونا چاہیے پیسہ ضرور کمانا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری صحت اور ہمارا خاندان اور ہمارا سکون ہی ختم ہوتا جائے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کے کیا خیالات ہیں
جی میرے بھائی میں تمہاری بات تمام باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک پیسہ زندگی کی ضرورت ہے لیکن سکون زندگی خوبصورتی ہے اگر انسان صرف دولت کے پیچھے بھاگتا رہے اور اپنے رشتے
صحت اور خوشی کو بھول جائے تو وہ اصل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے حلال رزق بھی کمانا چاہیے اور ساتھ ہی اپنے دل کا سکون اور اپنے گھر والوں کی خوشی کو بھی اہمیت دینی چاہیے آپ کی کیا رائے دینی چاہیے نا
کہ بےشک آپ کا کہنا بالکل درست ہے اور آپ کی بات میں کافی زیادہ وزن بھی ہے ایک اور بات جس پر مجھے غور کرنا ضروری لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا مطلب الگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی کا مطلب مطلب بہت سارا پیسہ اور بڑی گاڑی ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سکون بھری زندگی کو کامیابی سمجھتے ہیں میرے خیال میں اگر انسان کے پاس پیسہ ہو لیکن اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہ ہو تو وقت نہ ہو والدین کی خدمت کا موقع نہ ہو اور اسے ہر وقت توفکر ہی لگی رہے تو اسی کامیابی ادھوری لگتی ہے اصل کامیابی وہ ہے جہاں انسان اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ خوشی اور سکون کے لمحے بھی گزار سکے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں
جی میرا خیال میں
تمہاری بات بالکل درست ہے اور قابل غور ہے میرے نزدیک پیسے کیز ایک ذریعہ ہے مقصد نہیں پیسے کا اصل کام انسان کی زندگی کو آسان بنانا ہے لیکن اگر ان انسان پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت خراب کر لے اور پھر وہی پیسہ علاج پر خرچ کرے تو اس میں کوئی دانش بندی نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص ہر وقت کام ہی کرتا رہے اور اس کے پاس اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا بھی وقت نہ ہو تو اس کی زندگی سے خوشی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے میرے خیال میں پیسہ تبھی فائدے مند ہے جب وہ انسان کو بہتر زندگی دے نہ کہ اس سے سکون چھین لے آپ کی کیا رائے اور آپ کیا خیال رکھتے ہیں میری بات میں
بے شک بے شک میرے بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اگر کسی دوست نے گاڑی خرید لی یا کسی نے مہنگا گھر بنا لیا تو وہ بھی وہی سب حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی ضروریات اور اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں میرے نزدیک
کوش کر
میرے نزدیک ہر انسان کو اپنی زندگی میں حالات کے مطابق گزارنا چاہیے ہر شخص کا سفر اور اس کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں اسی لیے ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ترقی پر توجہ دینی چاہیے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں
جی تمہاری بات بالکل کاابل غور ہے اور میں تمہاری اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک شکر گزاری بھی سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگ ہر وقت صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے لیکن جو لوگ اپنی نعمتوں کی قدم کرتے ہیں اور اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ انسان محنت کرے نہ چھوڑ دے بلکہ محنت کے ساتھ ساتھ جو کچھ حاصل ہو اس کی بھی قدر کرے آپ کی کیا رائے ہے اور میری بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہو
بےشک میں آپ کی بات سے مکمل طور پر انتفاف رکھتا ہوں اور آپ کی تمام گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں کافی زیادہ وزن ہے ایک اور بات جو مجھے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سکون صرف پیسے سے نہیں ملتا کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا والدین کی دعا لینا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا
مدد کرنا ابھی دل کو وہ خوشی دیتا ہے جو مہنگی سے مہنگی چیز بھی نہیں دے سکتی ت اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں صرف مال جمع کرنے کے بجائے اچھے لمحے اچھے رشتے بھی جمع کرنے چاہیے
جی بالکل درست فرمایا آپ اپنے میرے بھائی میرے خیال میں اصل دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنی ضروریات اپنی خواہش کے درمیان فرق سمجھے ضروریات پوری کرنا بہت ضروری ہے لیکن ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا جب انسان کی فرق کو جب انسان اس فرق کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی زیادہ آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ پیسے کو بھی صحیح جگہ خرچ کرتا اور اپنے رشتوں کو بھی وقت دیتا ہے آپ کی کیا رائے ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا
بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں آخر میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کے پیسہ اور ایش و آرام اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ سکون صحت اور اچھے رشتے نہ ہوں تو زندگی مکمل محسوس نہیں ہوتی ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے اپنے خواب بھی پورے کرنے چاہیے لیکن کبھی اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی خوشی ت اور اپنے اور اپنوں کو ہی ہم بھول جائیں میرے نزدیک اصل دولت وہ ہے جو انسان کے دل کو مطمئن رکھے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں
جی بھائی میں تمہاری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں اور تمہاری تمام باتوں سے مکمل طور پر واضح ہوں میرے نزدیک ایشو آرام اور سکون ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ دونوں کے درمیان توازو بننا بنانا ہے یہ اصل کامیابی ہے پیسے کمانا ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے لیکن سکون اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اگر ہم حلال طریقے سے محنت کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں